السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور فرمایئے کیا حال چال
جی بہت بڑھیا بہت سب خیریت سے ہے جی آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
خیریت سے ہے جی سب خیریت سے ہے
جی سب سب اللہ کی مہر ہے سب کے اوپر
ہاں کیا اور کیا کر رہے تھے آپ
بس جی میں آج تھوڑا شاپنگ کے بارے میں بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ تھوڑا موسم آج خراب ہو رہا ہے کہ چلیے شاپنگ کی جائے تو
شاپنگ کر لیتے ہیں چلو ہم بھی اسی مسئلے پہ بات کر لیتے ہیں آج شاپنگ تو ایک ایک دور ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ بھی ایک طرح کی ٹیکنالوجی ہے شاپنگ آپ آن لائن کر لو آف لائن کر لو ویسے تو آج کل دیکھو گے آپ آج کل کی جنریشن جو ہے آن لائن ہی کرنا پسند کرتی ہے ہماری زندگی کی ہر چیز جو ہے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں آپ بدلاؤ دیکھیں گے خریداری کا طریقہ بھی اب دیکھو آن لائن ہو گیا ہے
جی
ڈہر میں آپ کو جو چاہیے کسی بھی ٹائم جو چاہیے منگوا لیجیے
جی وہی نا آ آن لائن شاپنگ کا مطلب ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے سامان خریدنا
بالکل بالکل
ن دیکھو آپ کتنی ساری ویب سائٹ ہیں جو موبائل ایپ پر آج موجود ہیں
صحیح بول رہے ہو
کپڑے کتابیں الیکٹرانک چیزیں گھر کا سجاوٹ کا سامان اور روزمرہ کی چیزیں آسانی سے خرید سکتے ہیں
آن لائن شاپنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی آپ کا وقت بچ جاتا ہے آپ کی محنت بچ جاتی ہے ہمیں الگ الگ دکانوں پ دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی کئی چیزوں کا قیمتی جو قیمتی ہوتی ہے ان کا مقابلہ آسانی سے کر سکتے ہیں کیا ہمارے لیے صحی ہے کیا غلط ہے
جی جی بالکل
نا آن لائن شاپنگ کے ا دیکھو گے آپ کی ہمیں کوئی چیز چاہیے اور کہیں سے ریٹ کچھ ہے کہیں ریٹ کچھ ہے ہمیں جو ہے صحیح نہیں رکھتے تو ہماری ریفنڈ بھی ہو جاتی ہے ہمیں چینج بھی کروانی ہو یہ سب سب ہے آن لائن میں فائدے
جی لیکے آن لائن کے شاپنگ کے فائدے بھی ہیں لیک کچھ نقصان بھی ہے کبھی کبھی دیکھو انٹرنیٹ پہ جو چیزیں دکھائی جاتی نا اصل میں وہ چیزیں جو ملنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے
صحیح فرما رہے ہو یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کون سی ویب سائٹ ہمارے لیے سب سے بھروسے مند ہے سرکت ہے ہمیں دو چار چیزیں استعمال کرنے کے منگوانی چاہیے دیکھنی چاہیے کہ کیا ہماری چیز صحیح آئے کہ نہیں تو ہمیں وہی ویب سائٹ یوز کرنی چاہیے
بالکل یہ بھی دیکھو اور یہ تو مطلب یہ تو ایک نقصان میں نے آپ کو ایک ہے دوسرا دیکو یہ بھی ہے دوکا دھڑی کا خطرہ بہت ہو جاتا
موت بہ خدڑی ہوتی ہے صحیح فرما رہے ہو اگر دوسری طرف آپ آف لائن شاپنگ بھی لے سکتے تو نا آف لائن بھی ایک آپشن ہے ہمارے پاس اگر آپ نہیں اس سے سیٹسفائی ہو رہے ہو آن لائن سے تو آپ آف لائن بھی کر سکتے ہو اپنے سامنے جا کے بازار جا کر خریدنا اور سامنے نیچوں کو دیکھنا
ہوں ہوں ہ ہ جی دیکھیے آف لائن شاپنگ کا جی بالکل بالکل
ایک الگ ہی طریقہ ہوتا ہے ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے دکانوں کو دیکھ دنا اور آل دکانوں کی دکانوں جانا کئی چیزیں پسند کرنا کیں نا پسند کرنا بہت اچھا لگتا ہے کبھی کبھی بھیڑ کی سفر میں اورہ اچھا لگتا ہے کئی طرح کی سیریز اور ہمیں دیکھ دنے کو ملتی ہے دونوں کی الگ الگ ہے آن لائن آف لائن آپ دونوں الگ الگ طریقے ایک طرح سے آن لائن بھی ہمارے لیے اچھی ہے ہمارے لیے گھر بیٹھے ہم سب کچھ لے سکتے ہیں لیکن دوکا دڑی جو ہوتی ہے نا
جی بس یہ ہی نا آف لائن میں بس یہ دقت ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ وقت لگ جاتا اس میں دکانوں پر جانا پڑتا ہے جی بھیڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دیکھو کئی بار اپنی سامان جو ہے نا پسند کا ملتا بھی نہیں ہے جی تو پھر ہم اس ٹائم آن لائن شاپنگ بہتر لگتی ہے
دیکو آج یہ آن لائن شاپنگ ہو یا آف لائن شاپنگ ہو سمجھداری میں تو خریداری کرنے میں ہے نا جیسی خریداری ضرورت کی چیزیں فضول فارسی سے ہمیں خود بچنا چاہیے جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں ہے نا انہیں طریقے سے خریدنا چاہیے اگر ہمیں لگتا ہے کہ آن لائن ہمیں صحیح نہیں مل رہا ہے تو ہمیں آف لائن ہی جانا چاہیے
جی بٹ دیکھیے آف لائن شاپنگ میں ہم مول بھاو کرنے کا
صحیح فرما رہے وہ ہمیں چیز اپنے بجٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں
جی
میں جس چیز ریٹ چیز کا جو ریٹ ہے ہمیں اسی ریٹ پہ ملے گی
جی
ہم وہاں کوئی آن لائن بھی کوئی ہم بارگنگ نہیں کر سکتے
جی اب لیکن میر کو لگتا ہے کہ جو آج کے نوجوان ہیں وہ آن لائن آف لائن دونوں طریقے کو ساتھ لے کے ہی چلتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جیسے کپڑے ہیں جوتے ہیں فرنیچر ہے یہ لوگ دیکھ کر پسند کر کر خریدنا پسند کرتے ہے اور مجھے کی کتابیں ہیں یا کوئی الیکٹرانک سامان ہے یہ ہم پھر بھی تھوڑا آن لائن خرید سکتے ہیں
سئی فرما رہے ہو آن لائن میں آپ کو تو کئی طرح کے جو آپشن بھی مل جائیں گے نا الگ الگ طرح کے بینڈ ہے ڈیزائن ہے اور الگ الگ طریق کی قیمتوں کی تلنا دیکھا کرتے ہو گئے آف لائن سے سب کے ریٹ بھی آپ کو الگ ملیں گے کئی جگہ چھوٹ بھی ملی ہے اتنے پرسینٹ پہ اتنی پرسینٹ کی چھوٹ ہے اور آف لائن میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ اور آپ دیکھیں گے بڑ رہی ہے ک چیزوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اوردا کا سامان خریدنا اور گراہک سے بات کرنا آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا پھر ہمیں کو دھیان بھی دیکھنا پڑے گا ہر چیز کا گنوتا کا رنگ آکار سب دیکھنا پڑتا ہے ہمیں
بالکل بالکل وہ تو ہے آن لائن شاپنگ دیکھو جہاں ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے نا کہ مطلب اب گھر بیٹھے آپ کہیں سے کچھ بھی لے سکتے ہو آپ کو سمے کی آپ کو وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے بازار جانے کے لیے تو آپ کو پورا ٹائم بھی نکالنا پڑے گا اور آپ
چلیے ساہی فرمارہے ہو
آپ کو کوئی نہ کوئی سادھن بھی چاہیے کہ جس کے آپ جائیں گے اپ
صحیح فرما رہے ہو
ہے نا یہاں پر تو آپ جب مرضی جب آپ کو پاس وقت ہے آپ آرام سے بیٹھ کے فون پے جو مرضی اپنی شاپ
صحیح ہے آج کے سمے میں دیکھو ہمیں خریداری ویسے مے کرتے سمے سمجھداری بھی دکھانی چاہیے صرف وجیااپن دیکھ کے ہی کوئی چیز نہیں خریدنی چاہیے نا بلکہ اس کی ضرورت گنوتا اس کی کیا کوالٹی ہے کیا نیڈ ہے ہر چیز کا دھیان رکھنا چاہیے
جی
آن لائن خریداری کرتے سمے ہمیں ریویو دیکھنے چاہیے نا ساری ڈیٹیلس جو دے رکھی ہو چیز کے بارے میں جو بھی آئٹم آپ کو خریدنے ہے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو پڑھنی چاہیے اس کے بد اس کے ریویو چیک کرنی چاہیے اور اس کی کوالٹی چیک کرنی چاہیے آج کل کی نئی بیڑی تو اس ٹنالوجی کو بہت اپنا رہی ہے ہم جو پرانی جنریشن ہم تھوڑا سوچتے ہیں کہ نہیں یہ آن لائن سے زیادہ بیٹر ہے آف لائن ہے ہمیں آف لائن ہی جانا چاہیے پھر ہم سوچتے کہ نہیں جو پیڑھی نے لینا ہے جو جنریشن آج کل کی جہاں خوش ہے جیسے ان کو صحیح لگتا ہے انہیں وہ کرنا چاہیے
جی بھی نا شاپنگ کا مقصد ہمارا سب چیزیں خریدنا کا نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنی ضرورت کو دیکھ کر اپنے بجٹ کو سوچ سمجھ کر شاپنگ کرنی چاہیے
آج کل کی جنریشن تو آپ جانتے ہی ہو آج کل کی جنریشن آن لائن کو ہی پریفر کرتی ہے یہ ہمارا ٹائم تھا کہ ہم کہتے تھے نہیں چلو بازاروں میں جائیں گے بازاروں کی رونق دیکھیں گے کھائیں گے پیئیں گے خریداری کریں گے ایک دکان پہ جا دوسری دکان پہ جا اب یہاں کھڑے کو گول گپے کھا لے یہ سب ہوتا تھا
بالکل بالکل وہی ہے لیکن ہمیں اپنے بچوں کوم سمجھانا چاہیے کہ آف لائن دنیا کا استعمال سمجھداری سے کریں تکنیک ہمارے لیے فائدے مند ہے لیکن اس کاح استعمال کرنا
صحی بات ہے کئی جو باتوں کی ادھر ہم دھیان ساھان کئی باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا آن لائن شاپنگ کرتے س میں ہمیشہ یہ نہیں کہ کہ ہم اس پہ بھروسہ کر لیں گے برانڈ پہ اس برانڈ کے بارے میں سب ڈیٹیلس ہم کو پت ہونی چاہیے ابھی کوئی بھی چیز آپ منگا رہے تے ہو تو آج کل کی جنریشن تو اس لائن کے لیے اف لائن آن لائن کے لیے بہت بہت ہی آپ کہ گے کہ بہت زیادہ صحیح طریقہ ان کو آگیا ہے سمجھنا کا سمجھانے کا کس طریقے سے چیز کو لینا ہے غلط چیز آ رہی ہے تو کیسے ریٹرن کروانا ہے نہیں سمجھ آ رہی تو پیسے کیسے ریٹرن لینے ہیں آج کل کی جنریشن بہت اچا اچھے طریق سے اس چیز کو سمجھ چکی ہے
اور مجھے لگتا ہے جنریشن کے ساتھ سھ جو دکاندار ہے نا آج کل وہ بھی ڈیجیٹل طریقوں کو اپنا رہے ہیں
صحیح فرما
جیسے آن لائن بھگتان کر دینا سوشل میڈیا یا ہوم ڈلیوری جیسی سویدھائیں دینا
تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی ویب سائٹ سے شاپنگ کر سکیں
صحیح فرما رہے ہو خریداری تو دیکھو ہماری زندگی کا بھی ایک اہم حصہ ہی ہے نا آج کچھ ہے کوئی فنکشن ہو گیا چلو خریداری آج کسی کا جنم دن ہے چلو خریداری آج گھر میں کوئی سی گھر جانا ہے کسی گھر میں فنکشن ہے چلو خریداری یہ تو چلتا ہی رہتا اس لیے تو آن لائن شاپنگ آف لائن جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں
بالکل بالکل
آپ آف لائن میں بھی کسی پے بھروسہ نہیں کر سکتے آپ آن لائن میں بھی کسی بھروسہ
جی جی جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہمم
چھوٹے ویاپاری ہے دیکو ہمارے آس پڑوس جو دکانیں دیکھو گے آپ سب استانییہ بازار ہے چھوٹے چھوٹے خری وہ بھی دھوکا دڑی کر جاتے ہیں جان پہچان کی ہوتے ہوئے بھی آپ جان بھی ہو سامان خریدتے ہو روزمرہ کا روز لیتے ہو
جی جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں تو اور د کی شاپنگ جی شاپنگ شاپنگ کرنا تو چلو ضروری ہے اس کے سھ سھ خریداری کرتےمے ہمیں اپنے پیاوررن کا بھی دھیان ضرور رکھ ہونا چاہیے ن ضرورت سب سے زیادہ پیکنگ پلاسٹک اور بکار سامان جو ہمارے ہمارے آ پریاورن کو نقصان کریں وہ ہمیں سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے
صحیح فرما رہے ہو
ا سمجھدار گراہک وہی ہوتا ہے جو اپنی ضرورت کو سمجھتا ہے اور صحیح قیمت پر سامان خریدتا اور اپنے پیسوں کی قدر کرتا ہے
صحیح بار بار خریداری کا اصلی مقصد جو چیزیں جمع کرنا نہیں بلکہ ضرورتوں کو سمجھاری سے پورا کرنا ہے اپنی ضرورتوں کو ہم سمجھداری سے پورا کریں یہ نہیں کہ اپنی ضرورت کا سم سامان لے لیا کوڑا کرکٹ جو بھی ہے پلاسٹک ہے بس پھینک دیا اس کا صحیح ری یوز کری یہ ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم اپنے واتورن کو اس طرح بیماریوں سے پلاسٹک سے کیسے دور رکھیں
جی اور دیکھیے شاپنگ کا مجھے لگتا ہے جو آن لائن شاپنگ سے نا چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ان لوگوں کو بہت نہیں نہیں آن لائن شاپنگ تو انسان کہیں سے بھی کر سکتا ہے نا
آج کل کے دور میں صحیح بول رہے ہیں پہنچ چکے
جی گاؤں میں شہر والے لوگوں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں لوگ رہتے ہیں ان کو پہلے شہروں میں آنا پڑتا تھا چیز لینے کے لیے اب وہ اپنا وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی جو ضرورت کا سامان ہے وہ انٹرنیٹ کی مدد سے منگا لیتے جی یہی ہے ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہر چمکتی چیز کو ہمیں سونا نہیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھے میں میرے کو یہ لگتا ہے کہ زیادہ تر جو آج کل ویگیگپانوں میں جو چیز دکھائی جاتی نا اصل میں ویسی ہوتی
ہوتی نہیں صحیح فرما رہے ہو بچے لیکن جو ہے آج کل کے بچ یوا جنریشن جو ہے وہ یہ سب سب چیزیں دھ کے بہت جلدی نئی نئی چیزوں کو دیکھ کے ٹرینڈ جو چل رہی ہیں آج کل کی ٹرینڈ میں ہوتی ہے وہ ان کو دیکھ کے بہت زیادہ اٹریکٹو اٹریکٹو ہو جاتی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں یہ چیز لینی چاہیے خریدنی چاہیے تو پھر وہ تو آن لائن کا ہی رستہ اپناتے ہیں کہ جلدی سے دیکھیے جلدی سے منگا لی جلدی سے بس یوز کر لی
ہوں یہی چلو جی دونوں ہی دونوں طریقوں کا ہم اپنا اپنا سمے کے حساب سے مجھے لگ تاکہ دونوں کا اپنا اپنا مہتو ہے آن لائن شاپنگ جو ہے وہ ہمیں سویدھا اور سمے کی سمے کو بچانے کا سکھاتی ہے ہ اور آف لائن شو جو شاپنگ ہے ہمیں انوبو اور بھروسے کے لیے بہتر بننے کو لگ بہتر بناتی ہے
اچھی خریداری وہی ہے جس میں ہم اپنے پیسے کی قدر کریں نا آفر چھوٹ ہے چوٹ آفر ہو چھوٹ ہو کوئی بھی اس کو دیکھ کے اپنا ضرورت کا سامان خرید لینا چاہیے ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ بس پیسے ہیں تو پھر پیسے کی قدر کرنی چاہیے
وہی بس ہم خریداری دیکھ کرتے سمے نا ہمیں وہی ہے نا ہم اپنے ہمیں اپنی آرتھک ستتی کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اب ہم کیا کرتے انسان کیا کہتے ہیں جو آفر دیکھ لیا یا کوئی اب ہمیں کوئی چیز بڑی اچھی لگ تو ہم پھٹافٹ اس کو خریدنے کی کرتے ہیں وہ چاہے ہمارے استعمال کی ہو یا نہ ہو
نہ ہو صحیح فرما رہے ہو چیزوں کو تو کچھ فائدے اور کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں آن لائن شاپنگ میں بھی آپ دیکھو گئی بھی ہوئی سامان کی اصلی گنوتا اندازہ ہم لگانا مشکل ہو جاتا ہے ڈیلیوری دیری سے ہو ہے غلط سامان بھی مل جاتا ہے کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے
جی چلیے میں تو یہی بولوں گی آن لائن آف لائن شاپنگ دونوں ہی ہمارے جیون کا ایک
بالکل بالکل یہی کہنا چاہیں گ بالکل بالکل اگر یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے د کو صح استعمال